ہیلو
جی السلام علیکم
ویلکم اسلام
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے س خیریت
نمس اور نمبر سب کیسے ہے آپ کی
جی سب ٹھیک آپ بتائیے آگے گھر پر سب رٹ ک امی ابو وغیرہ
یہی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اور کیا کریں گے آپ
بس کچھ نہیں نماز پڑھی تھی نمس کی بات کی دعائیں پڑی تھیں اب تھوڑا سا کام تھا اب تھوڑا سا کام تھا بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرنی تھی تو وہ کر رہی ہوں اور کل مہمان آئے تھے تو تھوڑی کروکری وغیرہ رکھنی تھی اب
ہ مہمانوں کے سامنے تو بہت کرواکری نکل آاتی ہے ہاں ساری کرواکری یوز ہو جاتی ہے
تو میں نے کہا چلو یہ کااؤم کر لوں پھر کھانا وغیرہ کا کام ہو جاتا ہے
صحیح ہے پھر اور کام رہتے ہیں
جی وہ سچ ہی رہتا ہے پھر جو ہے تھوڑے کٹنگ چینج کرنے وہ واش کرے تھے تو دوسرے ڈالنے ان پہ پریس کرنی ہے
کافی کام کرنا ہے بھی
ہاں جی اور آپ بتائیے آپ کیا کر رہی تھی
میں کچھ نہیں بس ہم بیٹھ ٹھ تھی میں تجھا کال کر لوں آپ کو
اچھا اچھا جی میںی بس نماز پڑھ کے اور اب جو ہے بیڈ شیٹ چینج کرنے آ گئی
اچھا ہاں دوپہر میں بھی کری تھی شاید میں نے آپ کو لیکن لگ نہیں رہی تھی وہ پھر میں نے اب پھر سے کر کے دیکھی تھی پھر اب لگے ہاں جی
کبھی کبھی وہ نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا
ہاں نائٹ م ک ک ش ہوگا کچھ
جی
اور
گرمی بھی تو بہت ہو رہی ہے
ہاں گرمی بھی تو ایک دم اتنی ہو گئی ہے بارش کا بھی ہو رہا تھا بارش بھی نہیں ہو رہی
جی بہت زیادہ گرمی ہو گئی وپ کا سا اجیب ٹائپ کا
سے بہت جیسے پہلے ہو گئی تھی نا عید اسے پہلے جیسے گرمی تھی بالکل ویسی والی گرمی ہو گئی ہے
بس تھوڑی سی بارش ہو تو تھوڑا سکون ہوگا
ہاں وہی تو بارش ہو بھی رہا تھا ہوئی نہیں تین دن سے ہو رہا ہے بارش ہوگی ہوگی ہو ہی نہیں رہی بارش
ہاں ایک دم اچھے سے ایک گھنٹے ہو کم سے کم ایک دم اچھی والی تو کچھ سکون پڑے گا خوب تیز ہاں وہ پھگتے نکلنے لگتا ہے جگنوں میں سے اور آپ کے امی ابو ٹھیک ہے
جی جی سب ٹھیک ہے
کیا کر ہیں سب
مارکیٹ گئے یہاں سنڈے ہے نا
جی
جی ڈیڈی جو ہے آفس کی چھٹی رہتی ہے
ہاں
تو یہ ہے سنڈے میں کام ہو جاتے ہیں اور پھر یہ دوپہر میں اتنی دھوپ ہوتی ہے اب شام کا ٹائم ہی رہتا ہے ایسا جی ابھی بھی گرمی ہوتی ہے لیکن بس یہ تو تھوڑی دھوپ نہیں ہوتی
ہاں بس وہی دھوپ نہیں ہوتی ورنہ گرمی تو ہوتی ہے
دھوپ میں اور زیادہ دھوپ بھی لگتی ہے اور ساتھ میں گرمی بھی
دوپہر میں تو نکلنے مے زیادہ دککت ہوتی ہے باہر اتنی چمچماتی دھوپ آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہے گھر سے باہر نکلو تو اور کیا بھائی ہاں
مجبوری
اب مجبوری کی بات تو الگ ہے اب ایسے تو بچارے کام نہیں کرتے لوگ ٹھیلے چلاتے ہیں ٹھیلے چلاتے ہیں بچارے رکشا چلاتے
ب سے کرتے ہیں سارے بس تن بچ دے اوپروانا ان کو
ہاں ہ بس اب یہی ہے مجبوری میں کیا نہیں کرتے
سب کرنا پڑتا ہے اوکے
بس شکر ہے کہ ہم لوگ گھر میں اپنی جو ہے سب اے سی کولر پنکھا سب کچھ ہے آرام سے رہ رہے ہیں
پاس
شکر کرتے رہنا چاہیے بالکل جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھ شب جاری کے
ہاں کیسے رہتے ہیں ان کے پاس کولر نہیں ہے ایک تھوڑا ہمارے پاس تو ہے الحمد للہ کولر ہے اے سی ہے فین ہے سب ہے مطب ان کے پاس نہیں ہے وہ کیسے رہتے
کیسے
وہی تو اب تو ہمیں لگتا ہے کہ میں نے ایسیے کو گزار ہی نہیں ہے
ہوں تو نہیں ہے بیچارے وہ بھی تو رہ رہے ہیں
اور
ہمیں نیند نہیں آئے گی اے سی کے بنا کولر کے بنا اور اب تو کولر میں بھی نہیں آئے گی کیونک اےی کی عادت ہو جاتی ہے عادت ایسی
تو ب سےت پڑ گیا نا پھر نہیں آتی کہیں نہیں
پھر نہیں آتی جی پھر تو اے سی اچھا لگتا ہے بس کولر بھی برا لگتا ہے پھر جبک کہ ہماری ممی جو ہے بڑی خلافتی اے سی کی کہ نہیں اسی نہیں بچوں کو ایسی کی عادت ہو جاتی ہے
اب تو لیکن ہر جگہ جس گھر بھی جاؤ نا ایسے ہی ملتا ہے پھر نہ ای سی کہ تو ہاں نارمل ہو گیا ہے اتنانا ج رہا ہے اور کیا بھینا س کیا کہ ہری وغیرہ اب تو بہت زیادہ گرمی ہے اب ان اؤ گئے ک کیا ح ش نہیں ہو یہ س کچھ گھنٹے چلا لیں گے پورے دن چلا لیا بس رات کلاسے کر لیتے ہیں ا سی تو مطلب م اس بھی گرم ہوت یہ آ
ہوتا ہی ہے اب جو نارمل فیملی ہے اس کے تو ہے ہی نہیں پہلے تو بہت بڑی بات سمج تھی وہ اے س اے س ہے ن کہ سر میں اے س
نارمل ہو گیا بہت اور جتسام نا اس سے اور زیادہ دوری پڑ رہی ہے
جی
آؤٹ ڈورس ہوتے ہیں کتنے گیم ہی دیتے ہیں ہاں
اب جتنا پالوشن ہے اتنی پالوشن جتنا کتنی گرمی پڑتی ہے
اور کیا پ تو اس کے آڈ اتنا گرم ہوا پھاکتے ان سے گرمی تو ہوگی اب ہر گھر کی چھت پہ دیکھو ایک تو دور تو
ہوں لگے میں
گرمی تو نکلتی ہے
اب دہلی نوئیڈا میں جؤ دیکو ٹمپریچر اور زیادہ رہتا ہے کیونکہ وہاں
ایسے فلیٹ اتنے ہیں ہر فلیٹ میں تھ دیکھو گے نا لائن تو سب کے باہر آؤٹ ڈور لگے ہوئے ہوں گے فلٹ کے باہر سب کے آؤٹ ڈور
ک بندے وہ تو
ہاں وہ تو کرائی پل لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تو ایک ہی لگایا گیا ایسا پن میں گزارا نہیں ہوگا
فین میں تو خیر گزارا ہے ہی نہیں اب تو ٹیمپریچر اتنا ہے بس
اور دہلی میں تھوڑی زیادہ گرمی ہوتی ہے
بس پروال نے جو ہے انہیں بچاروں کو جن کے پاس نہیں ہے انہیں سبر دے رکھا ہے
ہ بہتٹ گزارت تو ممی اور اپنی کوئی
اور
کرتی ہے اپ م کرتی ہے
آ کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس سی سب مارکیٹی ہی گئے ہو تھ تو آ گئے تھ
اچھا
تو ن نہ س م میں گ کام میری آئے ہولی آئے چھٹی کا دن ہوتا ہے ہاں پھر یہ ٹائم ہوتا ہے دوپہر میں تو جا نہیں پاتے ہیں اتنی گرمی کی وجہ سے ہی تو شام میں نکلتے ہیں ہاں اور دوپہر میں تو مارکیٹ سمسان سی رہتی ہے ب مطلب بھیڑ نہیں ہوتی پبلک نہیں ہوتی شاملتی ہاں وہ تو نکلنی پڑی ہو ب وی نکلتی نہیں ہے اب کررمیوں پبلک جب وہ چھٹ جاتی نا تب آتی نکلتے باہر اور کھانا بن گیا
کھانا ہاں بن گیا
کیا بنانییا
بھنڈی گوشت
خاتیا منتی وہ
ہاں اچھا لگتا ہے مطلب بس بھنڈی اور شوروا
اچھا لگتا ہے سوندا سوندا سا
ہاں بس ٹھیک مجھے تو بس ٹھیک لگتا ہے
ہاں مطلب برا نہیں لگتا کھا لیتے
اننگل جگ سےائی
ہوں آپ کی کیا بنایا آج
آ تو ہمارے چل چ فول
چولو اچھا سیب
ہاں ہاںا ہاں ف جال زیادہ اچھا لگتا ہے اتنی زیادہ ہو ملا
ہاں روڈ ہاں سار اچھے لگتے ہیں بھٹوروں کے ساتھ چاولناک ساد اچھ لگتے ہیں میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں اور اپنا کام بھی کر رہی ہوں
صحی ایس کام ہو جائے گا آپ کا بس ہمب م بھی پاپا مارکیٹ گئے تھے تو وہاں سے سب کی پکن وغیرہ لے آئے وہ خالی تھی را پ لیا تھا
اچھا اچھا ہاں پ تھوڑا پیٹ بھر جاتا ہے ذرا
چھو چ س ب سر نگ کھا نگو
کیا
بس اتنی گ م کیا کہ دن چاتا آئسکیم کاتی تھ کولڈ ڈرنک کی طر ٹھنڈی ٹھنڈی چی تو
کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا
تو اور پانی تو بہ زیادہ پینا چاہیے اور پانی پیا نہیں جاتا ہے زدہ
ہاں میں بھی پانی بہت کم پیتی ہوں بہت کم اور جبکہ پانی زیادہ ہی پینا چاہیے
پالنا بہت ضروری ہے باڈی کے لیے ڈاکٹر سب بتات ہ بہت پانی پیؤ بہت پانی پیؤ ہر چیز کے لیے ضرور پیا پانی پوری باڈی کے لیے ضروری ہے اور پانی بتائے گا پانی پنے ج پانی پیا نہیں جاتا
پانی پیا نہیں جاتا ہاں لیکن بہت لوگ تو بہت پانی پیتے ہیں
پیتا ائ موٹرس بھی جاتتا ہے پانی تو بس کھانے کے پادیاں ج آتی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینا منانا ہے
جی مجھ سے تو ایک گلاس بھی نہیں پی رہا تھا
آ ب کرے پ گ ان ادمی پڑ رہ ات اور دڈ ت ج جا س لا
آئیں گی کبابپ گھر آ جی کسی دن پروگرام بناانی ہے
تو جی ان سب تو پھر سے اتنی گرمی ہو گئی کہیں ن
ہاں گرمی تو گ تو نہیں چ نہیں سارا صحیح کہہ رہی ہیں آپ
پپا ہی ہے گا اسی دن موسم اچھا ہو گ موسم اچھا ہو تھوڑا تو جی جی ض ان شاء اللہئ
ایسے پروگرام بنائیں گے
ہاں چلیے ٹھیک ہے پھر ہوتی ہے بات
ٹھیک ہے چلیے
ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ا